صحیح
ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں
میں بھی ٹھیک ہوں
اچھا
آپ کو ساابودانی کھچڑی پسند ہے
جی پسند ہے
اچھا کیسے بناتی ن ساابودانی کیسر
سابو دانے کی کھچڑی کے لیے سب سے پہلے تو سابو دانے کو تھوڑا سا بھگو دیتے ہیں
اچھا کتنی دیر بگاتی ہیں آپ صابودانہ
دس پندرہ منٹ کے لیے جی ایس کو بھی گو دیتے ہیں پانی میں اور
تو آ دے ایک ڈیڑھ گنٹہ بھی آاتی ہوں کبھی کبھی تو رات میں بھگا دیتی ہوں جب مارننگ میں ناشتہ بنانا ہے تو پھر رات بھگا دیتے ہیں صبح سے ٹرین کر دیتے ہیں
جی ہاں جیسے اگر آپ کو پہلے سے پلاننگ ہو کہ ہم ایک بار صبح بنانا تو آپ رات میں بھگو دیتے اچانک کبھی کبھی ہو جاتا ہے چلو بناتے ہیں آج من تو تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بھگو دیں اور پھر اس کو ایسے بھگو دیں مہیں اچھے سے وہ بھیگ جائے گا اس کے لیے پھر آپ وہ آلو لیتے ہی آلو چھیل کے باریک کٹ ہوئے الو اور اس میں مونگ پھلی کے دانے لیتے ہی مفتی کے دانے الو اور باریک کٹی ہوئی پیاز لیں گے پیاز کے لیتے ہے پیاز کو اچھا تیل ڈالتے ہیں تیل میں تھوڑا سا رائی اور کیا ہے تھوڑی سی رائی ڈالتے ہی تیج پہ ڈال وہ اپنا سوری کڑی پہ ڈالتے ہے اور آپ اس میں تھوڑے سے ہری ہری مرچ کھڑے لال مرچ ایک دو ڈال دیتے ہے
جی
پیاز سب لال ہو جائے گی تو اس میں تھوڑا سا آلو مونگ پھلی کے دانے ڈال دیتے ہیں انہیں اچھی طرح سے لال کر لیتے ہیں جب یہ لال ہو جاتے تو اسی میں سابو دانے ڈال دیتے ہیں اس سابو دانیے کو اچھی طرح سے پکاتے ہیں
جی میں تھوڑا سا الگ بھگ دیں بناتی ہوں میں تو صبح سے صبح مارننگ میں بنانا ہے تو بگا دیا پھر نہیں تو پھر ایک دو گھنٹے ایک ڈڑھ گھنٹے بگا دو تو اس میں بھی کام چل جاتا تو پھر چھننے میں نکال کے رکھ د اس کو پورا پانی ڈرین ہو جاتا ہے نا توسو کھلے کلے بانو پھر ادھر اس کی پریپریشن کر لیتی ہوں پیاز کاٹ لیا ہری مرچ ٹماٹر زیرا ہے رائی ہے کڑی پتتا ہے پیاز کاٹ لی تل گرم ہے جاتا ہے تو اس میں زیرا رائی کڑھی پتا پیاز یہ ڈال کے فرائی کر لو جب وہ پنک ہو جائے ہے ہلکی سی براؤن ہو پ جیسی تو اس میں ٹماٹر ڈال ہلدی لال مرچیں نمک مرچی اور نمک اپنی اس بارڈنگ ڈال وہ اس میں تھوا سا ایک پیکٹ مگی بس مسالہ ڈال لو مونگ پھلی کے دانے اگر آپ نہیں کرسپی کھانا ہے تو تل کے نکال لے نہیں تو سیمٹ دال کے چھڑ دو مونگفھلی کے دانے میں آلو وغیرہ نہیں ڈالتی میں سھ کلوے میں بناتی ہوں اور یہ سابو دانہ پلٹ بھی خوب اچھے سے مکس کر دو تو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو ڈھک کیا پھر کھول کے اچھے سے ڈھونو اچھے لگتے ہیں ساودانی کھ تو کھیر بھی بچھی لگتی سابو دان ہے
ہاں جی سابو دانے کی کھیر بھی بناتا چاول کی کھیر میں بھی سابو دانے ڈال دیتے ہیں وہ بھی اچھے لگتے ہیں جیسے چاول کی کھیر بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ایے سابو دانے تو پہے سے بھگو کے رکھ دیتے ہیں یہ میں تھوڑے سے سابو دانی بھگو دیں گے اور کھیر کے لیے ہم دودھ لیں گے دودھ کو اچھے طرح سے پہلے بوائل کر لیں گے چاول تھوڑا سا جیسے پیس کے بھی بناتے ہیں کئی لوگ کھڑے چاول بھی بنا دیتے ہیں پ
بناتی ہوں تو اس کو بھگا دیتی ہوں ایک ڈیڑھ گھنٹہ پھر اس کو پیس کے ڈالتی ہوں جی
جی میں بھی چاول کو نا بھگو کے ہی رکھ دیتی ہ پیس کے ہی بناتی اس کے ایسے پیس چاول کے اچھا سے بھگو دیتی پھر اس کےعد اس کو نکال کے تھوڑا اس ہوا دکھا دیتے چھننی میں ڈال کے سوکھے تو اچھی طرح سے پیستے ہیںھر اس کو ہوا لگ جاتا تھوڑا پانی پورا نکل جاتا تو پھر مکسر میں اس کو پیس لیتا اچھے سے اس کے انسار پھر دو کو بوائل کر کے اچھے سے اسی نے شکر ڈال دیتی ہوں مشاکت تھوڑا رک کے ڈالی گئی چاول میں شکر اپنے حساب سے جو ہے پہلے چاول ڈالے چاول اچھا تھوڑا بہت کڑا ہے تو وہ گر جا ڈالنے چاول تھوڑا کٹ جاتا ہے جلدی نہیں گلتا تو ہم سب سے پہلے دودھ بوائل ہوتا تو اس میں وہ ڈال دیتے
چاول
جی جو پیس کے رکھے ہیں وہی چاول اس میں ڈال دیں گے اور الائچی تھ پیس کے ڈال دیتی ہوں اس کے بیجے نکال کے پیس دیتی ہوں اور پتی ایسی ڈال دیتی ہوں اس میں
اچھا میں تو میں کیا کرتی ہوں آپ سلائچی پاؤڈر کر کے ڈال میں ایسے نہیں ڈالتی میں دودھ کا پگھار لگا دیتی دودھ پکا لیتی ہوں چھان کے اچھے سے کیا نا جس برتن میں دودھ گرم کرو سب اس پہلے اس کو واش کرنا چاہیے اروائز کب کبھی دودھ پڑ جات تا برتن صاف نہیں ہوتا تو تو د برتن صاف کر کے دودھ ایک کنٹینر میں پکا لی اپن نے پھر دوسرے پین میں جس نے کھیر بنانی ہے اسی میں گھی ڈال کر دی سھی ڈال کر الائچی ڈال کر دودھ پلٹ دیتی کہ پھر اس میں شکر ڈال دیتی ہوں پھر چاول کا پاؤڈر ہے جو سابو دانہ تو میں نے ایسا نہیں ڈالا پھر ڈرائی فروٹ فرائی کر کے کٹ کر ڈال دو ہو اچھا لگتا ہے آج کل کیرامین والی کھیر بہت چل رہی ہے
جی وہی میں پہلے اس میں آپ جیسے پہلے پگھار لگا دیتی ہوں ھیک ہی میں پہلے نہیں لگاتی میں پورا کھیر ریڈی کر لیتی ہوں اس کے بعد تھوڑا سا چمچ میں گھی لیتی ہوں گھی کو گرم ہو جاتا اس میں تھوڑی سی شک کر لے کے شکر ڈالتی جی س کر دونوں پوری گھل جاتے وہ گھی میں گھل جاتی ہے گرم گھی رہتا ہے اچھی طرح سے شکر جیسے س ڈال تو ایک دم گھل جاتی ہے اس میں تورنت شا کر تو اس میں ہے نا جو کھیر ہے ا سے اس میں وہ ڈال دیتی ہوں تو وہ ایک دم سا کیرمل کا ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے اور کھییر کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے وائٹ سے تھوڑا براؤن ہو جاتا ہے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے جی
ہاں اس میں کیا ہے نا آ تھوڑا سا سماوا بھی ڈالو نہا کرش کر کے تو بھی ماوا بھی مطب ماوے کا یہ رول ہے کہ اگر آپ کا کھیر گرم مطلب گرم ہے تو گرم میں نہیں ڈالو نہیں تو کھیر پھٹ جاتی ہے ماوے کو ٹھنڈا ہے تو کھیر کو بھی نارمل ٹیمپریچر پہ آنے دو جب نارمل ٹیمپریچر پہ آ جائے تو پھر اس کے اوپر ماما ڈالو تو نہیں فٹتی
جی
پیس لگنے لگتی ہے تو کیا نا ماوا بھی ہے نا تو اس کو تھوڑا سا بھون کے ڈالو آپ نے دوسرے پین میں نا تھوڑا سا باوا ڈال کے اچھے سے بھون لو اس کا پانی ن ل د ڈرائڈ رائس آؤ جا پھر وہ ڈالو تو لانگ لاسٹنگ چلتا کم سے کم تین چار دن توکے اچھی لگتی ہے کھیر تو کیا اس میں کیسر ڈالو جت نم ڈالو جتا ٹریف فروٹ ڈالو اتنی اچھی اتنی ٹیسٹی لگتی ہے کھیر کا بمبینو کھیر بھی اچھی ایسے ہی بنتی ہے بمبینو کھیر کے لیے بھی سیم پروسیجر لگتا ہے بس اس میں ہے نا سابو دان اور یہ سب چیزیں نہیں ڈلتی بس ڈائریکٹ اس کو کرش کر کے مک سر میں کر در درا ایک بار گس چ نا دودھ گرم کرو کوئی گیارہ ملہ الگ سے ڈالنا یا تو شوگر جیسا بھی پروسیجر ہو یا تو پھر میں تو میں بمبینوں میں کیرامل ایڈ کرتی ہوں اسپیشلی کہ اس میں کیا بولتے ہیں گیتال لائچی پؤڈر ڈالا شوگر ڈالا کیرمل ریڈی ہوا اسی کیرمل آپ نے پٹاخ سے د دودھ کنورٹ کرو اور اسی میں بمبینا وہیں جات میں ہیں اس کو کبھی کچھ لوگ روسٹیڈ فرائی کر لیتے ہیں ویسے بھی ڈال سکتے ہو اچھی بھی ڈال سکتے ہیں تو تو پکپ کے پکپا کے وہ گاڑی ہو جاتی اس میں زیادہ ڈرائی فروٹ نہیں اچھے لگتے اس میں صر بڑے بڑے ڈرائی اچھے لگتے ہیں بڑا بڑا پیس ڈالو ڈرائی فروٹ ہے ایک پیس ہے کاجو ہے تو اس کے دو بادام ایک ہے تو اس کے دو ٹکڑے کیونکہ اس میں چھوٹی چھوٹی نہیں اچھی لگتی کچھ لوگ کوکونٹ پسند کرے ہیں مل کوکنٹ نہیں پسند آ تمھیں تھوڑا سا ڈالتی ہوںچی رونجی ڈال دو کچھ نہیں اسٹار دو اسی باہ نے بچوں کے باڈی میں نیوٹری نیوٹریشن پہنچ جاتا نہیں آج کل کے بچے ڈرائی فروٹ سے بھی الرجی کرتے ہیں
جی ہاں بچے نہیں کھاتے آج کل ڈرائی فروٹ نکال دیں گے خالی ایسے ہی کھاتے ہیں
جی وہ پوڑی کے ساتھ کھیت اڑیناالوچ
جی جی ہاں کھیر پوڑی کھیر حلوا بہت اچھا لگتا ساتھ میں کہ
ہاں روے کا حلوہ پسند ہے آپ کو اچھا کیسے بنا رہ نہیں گلاب
ربے کا حلوا بنانے کے لیے تو روا لیتے ہیں اصلی گھی لیں گے اصلی گھی میں اور دو تین الائچی ڈال کے روے کو اچھی طرح سے بونج لیتے ہیں جب ت وہ اچھا اس کا کلر تھوڑا براؤن نہ کیا ی ر اس میں تھوڑا سا لال یا پنک کلر ہو جائے یا براؤن ہو جائےا اس طرح کا بونج لیتے ہیں اس کو جب اچھی طرح سے سے بن جاتا ہے تو اس کو نکال لیتے ہیں ایک اس میں پین پلیٹ میں نکال کے پھر تھوڑا سا گھی ڈالتے ہیں دو تین لائ ڈالتے ہیں جو کررانہ ہے اپنا کاجو بادام ناریل کشسم ڈالتے ہیں اس کو ڈال کے تھوڑا سا اس کو بھی لال کر لیتے ہیں جب یہ لال ہو جاتا ہے اس میں پانی ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس گا ڈال دیتے ہیں اور ہلکا سا اگر کلر ڈالنا ہوتا تو جعفرانی کلر اگر آپ کو کلر پسند ہو جی تو کلر ڈال لیتے ہیں کلر ڈال کے اس میں تھوڑا سا پکنے دیتے ہیں جب چاسنی جسا تھوڑا گاڑھ ہو جاتی ہے شکر اچھی تو اس میں جو بھونا ہوا آپ روا ہی روا ڈال دیتے ہیں اور اچھا اس کو چلاتے ہیں جب اچھا پورا بن جاتا ایک دم کھیلا چھیلا بنتا ہے تو تب پانی اچھا اس میں م ا سوکھنا جا اچھا چلے رہتے ہیں پورا پانی جب ہو جائے گا تو حلوہ ریڈ ہی ہے اوپر سے تھوڑا سا ہاں اوپر سے گارنشنگ کے لیے ن ناریل کاجو بادام سب اوپر تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں
جی اچھا لگتا ہے پڑیوں کےس ساد آلو کی سبزی ہے برتا وغیرہ اس کے ساتھ صبح مارننگ میں کھاؤ حلوہ تو پڑ سوبہ حلو کوا پوڑی سبزی تھوڑا سا سیلیڈ صبح مارنگ میں تو ہیلدی بوڑھی لوگوں کو لینا چاہیے میں بھی ایسے ہی بناات لگے کا حلوا میں سیم پروسیزر سے لیکن میں کیا کرتی ہوں اگر ایک کپ روا ہے تو ایک ہی کپ وہ کیا بولتے ہیں شکر اور ایک ہی کپ گھی سب کی کوانٹیٹی اول رکھ تے ہیں میں ڈرائی فروٹ بھی سارے ایک کپ بھی ایک کپ روا ایک کپ ڈرائی فو ایسے ہی اس میں میں تھوڑا سا کب کبھی دودھ بھی ایڈ کر دیتی
جی ہاں دھ ہو اگر کھووا ہو تو کھووا بھی اچا
جی گارنی سنگ کے بھی
ہاں ٹیس ہو ای سے بہت اچھا آتا ہے اس کا
چلیے اچھا اچھا پھر رکھتے ہیں ٹھیک ہے اوکے بائے بائے